ہیلو ہیلو
ہلو السلام علیکم
وعلیکم السلام
کیسی ہو
میں بالکل ٹھیک ہوں
اچھا آج نہ جانے وں کیوں دل بہت دیر تک زندگی کے سفر کے بارے میں سوچتا ہے انسان کتنے کی کام لے کر چلتا ہے کتنی امیدیں دل میں سجاتا ہے مگر وقت پر موڑ پر اسے کچھ نہ سیکھاؤ دیتا ہے کبھی خوشیاں ملتی ہے کبھی امتحان اور کبھی ایسے لوگ جو پوری زندگی کی سوچ بدل دیتے ہیں
سچ کہا آپ نے زندگی واقع بہت عجیب سفر ہے کبھی انسان بھیڑ میں ہو کر بھی اکیلا محسوس کرتا ہے اور کبھی کسی ایک س چے انسان کی موجود گی ساری تنہائی دور کر دیتی ہے شاید اسی کا نام زندگی ہے ہر دن کچھ نیا محسوس کرنا اور کچھ نیا سیکھنا
بالکل درست فرمایا آپ نے مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ انسان کی اصلی خوبصورتی اس کے اخلاق اس کا صبر اور اس کے جذبات میں ہوتی ہے چہرے کی چمک تو وقت کے ساتھ بدل جاتی تی ہے مگر اچھے کردار اور میٹھے لہجوں کی خوشبو ہمیشہ لوگوں کو دلوں میں رہتی ہے
سبحاناللہ کیا خوبصورت سوچ ہے آپ کی کی آج کل لوگ ہا باہری چیزوں کو زیادہ اہمیت دینے لگے ہیں کسی کے دل کی صفائی اس کے احساس یا اس کی نیت کو سمجھنے کی کوشش بہت کم لوگوں لوگ کرتے ہیں جب کہ اصل سکون تو ایسے انسانوں کی صحبت میں ملتا ہے جس کے دل صاف ہو
ہاں بالکل دنیا کی سب سے بڑی دولت سکون ہے اگر انسان کے پاس ہر چیز ہو مگر دل بے چین رہے تو پھر کسی چیز کا مزہ نہیں رہتا اور اگر دل مطمئن ہو اپنے لوگ ساتھ ہو تو چھوٹی سی زندگی بھی جنت جیسے لگنے لگتی ہے
واقعی کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ انسان پوری زندگی کسی بڑی کامیابی کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے مگر آخر میں اسے صرف کچھ سچے رشتے اور دل کے سکون کی تلاش ہوتی ہے شاید اسی لے کہتے ہیں کہ محبت احترام اور اپناپن دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے
بلکل اور افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ اکثر انہیں چیزوں کی قدر سب سے آخر میں سمجھتے ہیں انسان جب تک اپنے کے ساتھ ہوتا ہے تب تک اس کی اہمیت محسوس نہیں کرتا مگر جب دوریا آ جاتی ہے تب ہر چھوٹی ہوئی بات یاد آنے لگتی ہے
صحیح کہا آپ نے کچھ لوگ ہماری زندگی میں تھوڑے وقت کے لیے آتے ہیں مگر اتنی گہری یادیں دے جاتے ہیں کہ انسان انہیں عمر بھر نہیں بھول پا تا ان کی باتیں ان کا لہذا ان کی عادتیں سب دل میں ہی کہیں بس جاتی ہے
ہاں کچھ رشتے نام کے محتاج نہیں ہوتے نہ انہیں کسی پہچان کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ کسی دکھاوے کی بس دل سے جڑ جاتے ہیں اور ایسے ہی رشتے انسان کو مشکل ل وقت میں ٹوٹنے نہیں دیتے جب پوری دنیا خاموش لگے تب وہی لوگ امید بن جاتے ہیں
ہاں آپ کی باتیں سچ میں دل کو چھو جاتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے ہر الفاظ کسی احساس سے لے کر گزرا ہو آج کل لوگ باتیں تو بہت کرتے ہیں مگر دل سے بات کرنے والے لوگ بہت کم ملتے ہیں
ہاں الفاظ تب اثر کرتے ہیں جب وہ صرف زبان سے نہیں دل سے نک لئے ہو ورنہ رسمی باتیں تو ہر کوئی کر لیتا ہے مگر کسی کی خاموشی سمجھ لینا اس کے درد کو محسوس کر لینا یہی اصلی رشتہ ہے
ہوں بالکل اور شاید اسی وجہ سے انسان کچھ لوگوں کے ساتھ بہت جلدی جڑ جات ا ہے کیونکہ انہیں دیکھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ اب بھی بھی دنیا میں احساس رکھنے والے لوگ موجود ہے
ہاں سچ کہاں ہمارا ماننا ہے کہ انسان کو ہمیشہ دوسروں کے دلوں میں آسانی پیدا کرنی چاہیے مشکل نہیں اگر ہماری وجہ سے کسی کو سکون ملے کسی اداس چہرے پر مسکان نہ آے آئے تو یہی سب سے بڑی کامیابی ہے کیونکہ وقت گزر جانا جاتا ہے مگر لوگوں کے ساتھ کیا گیا اچھا برتاؤ ہمیشہ یاد رہتا ہے
ہاں واہ کیا خوبصورت بات کہی آپ نے سچ کہوں تو آج کی یہ گفتگو لمبے عرصے تک یاد رہے گی دل کو ایک عجیب سا سکون اور اپناپن محسوس ہو رہا ہے
ب ہاں کچھ باتیں صرف بات چیت نہیں ہوتی بلکہ دلوں کے درمیان بننے والا ایک ایسا رشتہ ہوتی ہے جو انسان کو اندر سے بہتر محسوس کراتا ہے اور جب سامنے والا شخص سمجھنے والا ہو احترام کرنے والا ہو تو پھر گفتگو صرف الفاظ نہیں رہتی ایک خوبصورت احساس بن جاتی ہے
ہوں سچ کہا آپ نے اب تو دل چاہتا ہے کہ چائے کا ایک کپ ہو رات کی خاموشی ہو اور ایسی ہی گہری باتیں یوں ہی چلتی رہے کیونکہ کچھ لمحے انسان کی پوری تھکان دور کر دیتے ہیں اور یہ گفتگو انہیں خوبصورت لمحوں میں سے ایک لگ رہا ہے
ہاں واقع کچھ راتیں ایسی ہوتی ہے جن سے جس میں خاموشی بھی باتیں کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے ہلکی ٹھنڈی ہوا چائے کی مہک اور کسی اپنے کے ساتھ دل سے کی گئی گفتگو انسان کی منہ تک کو سکون دے جاتی ہے شاید اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ رات کا وقت جذبات اور جذبات کو اور بھی گہرا بنا دیتا ہے
ہاں بالکل دن کی بھیڑ اور شور میں انسان اپنے احساس دبا دیتا ہے مگر رات کے تنہائی میں وہی جذبات دھیرے دھیرے دل کے دروازے کھٹکانے لگتے ہیں کبھی پورے پرانی یادیں یاد آتی ہے کبھی ادھورے خواب اور کبھی کچھ ایسے لوگ جن کی باتیں آج پھر دل میں کہیں زندہ رہتی ہے
سبحان الله سچ کہا آپ نے یادیں بھی بڑی عجیب چیز ہوتی ہے کچھ یادیں چہرے پر مسکراہٹ لے آتی ہے اور کچھ خاموش ہو کر بھی دل کو نم کر جاتی ہے انسان وقت کے ساتھ بہت کچھ بہت کچھ بھول جاتا ہے آں مگر جن لوگوں سے دل کا رشتہ بن جائے ان کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی عمر بھر یاد رہتی ہے
ہاں واقعی کبھی کبھی تو کوئی پرانا گانا کوئی جگہ یا کسی کا ذکر بھی انسان کچھ سالوں پیچھے لے جاتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے وہ سارے لمحے پھر سے آنکھوں کے سامنے آ گئے دل چاہتا ہے کچھ پل کے لیے وقت وہی ٹھہر جائے
ہاں اگر انسان کے پاس خوبصورت یادیں ہوں نہ تو مشکل وقت بھی تھوڑا آسان لگنے لگتا ہے کیونکہ وہی یادیں انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتی وہ احساس دلاتی ہے کہ زندگی میں کبھی نہ کبھی سچی خوشیاں بھی تھی سچے لوگ بھی تھے
ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے اور شاید اسی وجہھ سے انسان کچھ رشتے کو کبھی پوری طرح بھول نہیں پاتا چاہے وقت کتنا بھی گزر جائے کچھ لوگ دل کے بہت قریب رہ جاتے ہیں ان کی دعائیں ان کی باتیں اور ان کا اپناپن ہمیشہ محسوس ہوتا رہتا ہے
اممم ہمارا تو ماننا ہے کہ انسان کو ہمیشہ رش رشتوں کی قدر کرنی چاہیے کیونکہ جب وقت گزر جاتا ہے نہ تب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اگلی خوشی بڑے گھروں بڑے گھروں بڑی گاڑیاں یا دولت میں نہیں تھی بلکہ ان لوگوں میں تھی جن کے ساتھ بیٹھ کر دل ہلکا ہو کر ہو جایا کرتا تھا
سبحان اللہ کیا بات کیا گہری بات کہی آپ نے آج کل لوگ کامیابی کے پیچھے اتنا بھاگ رہے ہیں کہ دل کا سکون کہیں پیچھے چھوٹتا جا رہا ہے ہر کسی کے پاس باتیں کرنے کے لیے لوگ تو ہے مگر مگر دل سمجھنے والا انسان بہت کم ہے
ہاں بالکل اور جب انسان کو کوئی ایسا مل جائے تو بنا جج کیے اس کی خاموشی تک سمجھ لے تو وہ رشتہ بہت خاص بن جاتا ہے کیونکہ ہر درد الفاظ میں بیان نہیں کیا جاسکتا سکتا کچھ احساس صرف محسوس کیے جا سکتے ہیں
ہاں کچھ گفتگو صرف وقت گزارنے کے لیے نہیں ہوتے بلکہ انسان کے دل پر ایک خوبصورت اثر چھوڑ جاتی ہے اور یقین مانیے جب بات تو میں احترام جذبات اور سچائی شامل ہو تو وہ لمحے انسان کی زندگی کے سب سے حسین لمحے شامل ہو جاتے ہیں
بالکل آپ کی یہ باتیں مجھے ہمیشہ یاد رکھتی ہےگی بہت لمبے وقت اور بہت لمبے وقت تک یاد رہے گی چلو ٹھیک ہے اللہ حافظ
اللہ حافظ